وعلیکم السلام اب ٹھیک ہے اچھے سے
جی شکر اللہ کا آپ خریت سے ہیں
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بڑیا
کیا چل رہے
بس بیٹھے ہیں کچھ کام کر رہے تھے
ہ جی ٹھیک ہو گیا
آپ سے بات کر رہے ہیں
جی جی جی جی جی صحی ہے میں اب س بیٹھا ہوا تھا سوشل میڈیا ہی چلا رہا تھا میں
اچھا سوشل میڈیا پہ ہاں بائی دیکھیے آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ بیٹھے بیٹھے پیسے کماتے ہیں جیسے کہ کسی کا فیس بک کا پیج ہو گیا یا یوٹیوب کا چینل ہو گیا
جی جی جی لیکن سماجی رابطے کی سہولیات نے آج کی دنیا میں بہت اہمیت حاصل کر لی جیسے لوگ لوگ ان کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اکثر یہی سوال پوچھا جاتا ہے سوشل میڈیا اچھا ہے برا اس میں دونوں چیزیں اتی ہیں نا تو سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے ہیں نا
جی بالکل جی فائدے فائدے ب اعتبار فائدے فائدے ب اعتبار اس کے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کسی کو یعنی کسی کے رابطے میں ہو سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں یا جس کو آپ نہیں جانتے
جی جی
سلیپر بیٹھا ہو اس سے آپ راب تک
جی جی لوگ زیاد اور کی خبروں اور معلوموں تک فورا ایسا ہی حاصل کر سکتے ہیں نا یہ علم اور اگئی ک ہم سے کیا ہے
بالکل صحی
تو سوشل میڈیا جو ہے دور رہنے والے رشتے دار دوستوں یا کوئی بھی ہو رہا ہے اب تک قائم کرنے میں مدد دیتی ہے ہمیں
جی
تصویر کی صورت میں ہو یا ویڈیو ہو یا پیغامات آسانی سے ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں نہا سوشل میڈیا کے ذریعے
جی
اگر ہم دیکھیں طلبا جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے تعلیم مواد اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے سیکھنے کے نئے موقع پیدا ہوتے ہیں پھر
ہوں بالکل
تو ہاں
جہاں تک دیکھیے عیت بھائی جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں دیکھیے سوشل میڈیا میں وہ چیزیں بھی ہیں جس سے آپ مطلب اچھی چیزوں میں گنا رہے ہیں کہ اسسے ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں بٹ اس میں یہ یہ چیز بھی ہے
جی
یہ چیز بھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے جو ہے نا کسی غلط چیز میں پھنس بھی جاتا ہے
جی جی جی صحیح بات
مطلب آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے فراڈس ہوئے ہیں یا کتنے لوگوں کو ایسے پھنسایا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں تھے ہی نہیں
جی صحیح بات ہے اس کا اس کے فائدے بھی بہت ہے اگر ہم دیکھیں تو کاروباری افراد جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی مصنوعات اور خدمات کی تشہیر کر سکتے ہے نا تو اس جو ہے پھر تجارت کو بھی فروغ ملتا ہے
ہاں بالکل تجارت کیا ا تھبار سے آپ دیکیں ن کتنی ساری تاجر جو ہیں ایک ک کتنے ایسے جو فیس بک کے جو سوشل میڈیا ہولڈر ہیں وہ کیسے اس کا جو ہے ایڈورٹائز وغیرہ کرتے ت ہیں
جی جی لیکن اس کا جو ہے وہ نقصانات بھی بہت ہے اس کے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پر حد سے زیادہ وقت گزارتے ہیں جس سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے بعد میں ہے نا
بالکل
سوشل میڈیا کی عادت نا پڑھائی اور روزمرہ کے کاموں کو متاثر کر سکتی ہیں اگر ہم دیکھیں آج کل تو بچے جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہی ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی پڑھائی وہ متاثر ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ طلباء کی جو توجہ ہوتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے اور تعلیمی کارکردگی متاثر ہو سکتی اچچیا
ہاں اصل میں اگر ہم طالب علم کو ل لنے اگر وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان تو ہوگا ہی ہے ہمیں چاہیے کہ کم عمری میں ہم بچوں کو بالکل بھی اس سے دور ہی رکھیں
جی جی جی آج کل کیا ہو گیا کہ بچوں ہر بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ فون ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے کہ کہ اس چیز سے پرہیز کریں
بالکل
اور اس کا مجھے ایک اور یہ نقصان لگ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے کہ وہ غلط اور جھوٹی معلومات کا پھیلاؤ سوشل میڈیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے نا
بالکل یہ آپ دیکھیں نا کہ کس انسان کی کی تصویر لگا اس کے بار غلط انفارمیشن دی گیا اس کے نام پہ دندہ ہٹار لیا
جی جی جی اور جو ہے پھر بعد میں کیا ہوتا کہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بنا تصدیق کے خبریں شیئر کر دیتے تھی جی سر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے وہ ایسی خبریں دیتے ہیں کہ جی وہ ایسے خبریں ڈالتے کہ جس کی کوئی بنیادی نہیں ہوتی جی جی جی
مطلب وہ انسان اس میں ملوث ہی نہیں ہوتا اس کو مطلب سوشل میڈیا پہ ایسا چڑھا کے بولتے ہیں کہ پھر وہ پھنس جاتا ہے اس چیز میں
اور ایک جو ہے وہ بہت بڑا نقصان جو مجھے لگ رہا ہےب جو میں نے خود دیکھا ہوا ہے کیا اس سے جو ہے نا زیادہ استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی کا سبب بھی بن سکتا ہے سوشل میڈیا
یہ تو م ماہرین تو اس بارے میں بتاتے ہیں نا کہ جتنا آپ اسکرین کا زیادہ استعمال کرتے ے ہیں تو اتنا آپ کو سر کا درد اور آنکھوںکھ میں روشنی کم
جی جی جی یہ یہ تو یہی یہ بڑا مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا کیا ہے کہ کچھ لوگ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگی دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بلاگس بناتا ہے پھر وہ دکھاتا ہے اپنی گاڑی اپنا گھر کچھ لوگ جو ہے وہ پھر مایوسی کر کا شکار ہو جاتے ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ چیز بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اور جو ہے آج کل اگر آپ دیکھو گے آج کل اگر آپ دیکھو گے تو رشتے داروں سے ملنا یا دوستوں سے یا کسی بھی اپنے بندے سے جو بھی ہوگا رشتے دار ہوگا دوست ہوگا کوئی بھی ہوگا تو وہ ملنا جلنا بھی بند ہو گیا اور اس اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آمنے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے نا
بالکل بالکل
تو لوگ جو ہے گھر والوں ہو یا دوست ہو یا کسی کے ساتھ بھی وہ وقت گزارنے کے بجائے وہ موبائل پر ہی وہ مصروخ کرتے ہیں نا
اصل میں سوشل سوشل میڈیا پہ جی
جی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خوفیا جی جی جیپ کنٹینیو
سوراری آپ کو انٹرپٹ کیا آپ آپ بتائیے آپ
میں یہ بول رہا ہوں ت کہ سوشل میڈیا پر ن نہ خوفیہ معلومات کا تحفظ بھی کا مسلہ ہے غلط استعمال صور صورت میں س ذاتی معلومات نقصان کا سبت بن سکتی ہے نا اس پہ جو ہے وہ وہ سوشل میڈیا ہے نا وہ اپنی ذ میں نہ پور طرح اچھا ہے نہ پوری طرح برا یہ صحیح بھی اورغ نا
ت
اس کا جو ہے اس اس کا اثر اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح سے کریں اچھی طرح کریں یا بری طرح ہے نا یہ انسان کو اپنے آپ تک ہے
بالکل
جی
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے یا وہی چیزیں دیکھنی چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہو اور جو اس کے لئے نقصان دہ ہے اس سے ان کو دور ہی رہنا چاہیے
ونٹ جسے فائدہ ہو اگر سوشل میڈیا کو تعلیم معلومات اور مثبت مقصد کے لے استعمال کیا جائے تو بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے
دیکھیے اگر دیکھیے جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان نسل ہیں وہ لڑکا لڑکی ہوں تو ان کے بیچ میں یہ جو غلط رشتے قائم ہو رہے ہیں وہ اسی سوشل میڈیا کی بدولت دورے
جی جی جی جی جی صحیح
جہاں پر ہم اس کے جی جہاں پر ہم اس کے اص نے مثبت مثبت اثرات جو ہیں وہاں پر اس کے منفی اثرات یہ
جی لیکن اگر اس کا غلط یا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ وقت کے ضائع اور دوسرے مسائل کا سبب بن سکتا ہے نا
ہاں بالکل دیکھیے اگر ہم لتے ہیں ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں آج کل تو ہمیں گھنٹوں گزر جاتا ریلس دیکھتی دیکھتی لیکن ہمیں وقت کے ضیاع کا احسا بھی نہیں ہوتا کہ وقت کتنا ضائع ہو چکا ہے
جی جی صحیح بات ہے
ہاں اس کی اگر بچی جائے کہ کہ ہم کچھ اچھی چیزیں سیکھ لیتے دیکھ لیتے اور اس کے بعد ایک وقت مقرر کرتے کہ نہیں ہمیں اتنا ہی اس کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اس کے غلط اثرات سے بچ بچ سکیں
کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا کا اچھاو یہ فائدہ اٹھاتے وہ سوشل میڈیا سے روزگار اور کاروبار کے موقع بھی حاصل کرتے ہیں نا
بالکل آپ دیکھیے نا یہاں پر بھی ہمارے یہاں اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں جو ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جسے وہ پیسے کما رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے بس اپنا وقت گزار رہے ہیں
جی جی اور اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے غیر ضروری وقت گزارتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ جو پھر کیا ہوتا ہے کہ اہم کاموں سے دور رکھتا ہے پھر سوشل میڈیا اگر کوئی اہم کام ہو وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے اگر ہم اس کو اس کو بولتے بھی ہیں بھائی یہ کام ہے وہ وہ باز نہیں آتا وہ پھر بھی چلاتا رہتا ہے سوشل میڈیا اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہی سب ہے
نہیں اس کو اپنی خیر خواہشی میں لگتی ہے کہ میں ہی صحی ہوں اور مجھے جو اس سے روک رہا ہے وہ میرا دشمن ہے
ہ آج کل اور ایک چیز ہے کہ جو میں نے دیکھی ہے کچھ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی نیند اور صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں رات کو فون رات کو سوشل میڈیا
نہیں یع آپ ان کو بارہ بجے میسج کریں تو وہ جا کے
جی جی بی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ورنہ جو ہے سوشل میڈیا اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے لیکن اگر پھر زیادہ یوز کیا جائے حد حد سے زیادہ پھر ہم چلا لیں تو پت توو نقصان
جی جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے
چک جو ہے آن لائن سرگرمی پر
نظر رکھے بالکل بالکل بالکل
اور درست استعمال کر
جی جی صحیح ان شاء اللہ جی مجھے کسی کا نا کال آ رہا ہے ن بھائی میں ان سے بات کر کے آپ سے بات کر
جیٹ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ آ